جناب
وعلیکم الس السلام بھائی جناب بتائیے سب خیریت ہے اپنا بتائیے ہ
تو جناب آج ہم کریں گے چرچا یاترا کی اہمیت پہ ٹھیک ہے ہیلو میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو
سنائی دے رہی ہے
تو آج ہم یاد ر کی اہمیت پہ چرچا کریں گی گھومنا پھرنا آپ کو پسند ہے
ہاں ہاں بہت زیادہ پسند ہے ایک دم
سانی زندگی ہے نا ایک مسلسل سفر ہے
اچھا ہاں بتائیے
دنیا میں سج تک انسان کے کسی نہ کسی سفر میں مصروف رہتا ہے
اچھا اچھا ہاں آ رہی ہے سنائی دے رہی اب بتائیے
لیکن لیکن جو ہے اصلی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نئے علاقوں کو دیکھنا اور دنیا کی وصحت کو محسوس کرنا ہی اصل یاترا کا سفر کہلاتا ہے
اچھا ہاں فرمائیے
اس سفر کو انسان کے روح کا غزا کہا گیا ہے
ہاںاں
مشہور مقولہ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے یعنی سفر ہی کامیابی کی ترقی کا ذریعہ ہے
ہاں ہاں ہاں سنا ہے کئی بار سنا ہے بزرگوں سے
اور تاریخ گواہ ہے کہ انسانی تہذیب کا آغاز ہی سفر فر سے ہوا ہے
اچھا
قدیم زمانے میں انسان معاس اور امن و امان کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا تھا
اچھا
تو جو ابن بتوت ایک اتہس کار تھا اس کا نام آپ نے سنا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں بتائیے ا نہیں ب توتا مورک سے ہاں ہاں
یا ان سب کو بھی تو آپ جانتے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہم جانتے ہیں
اپنے اور انہوں نے اپنے تجربات کو قلم بند کیا مطلب ساری چیزوں کو لکھا جہاں جہاں پر گئے
اچھا
اگر ان لوگوں نے سفر نہ کیا ہوتا تو آج دنیا ایک دوسرے کی تاریخ تہذیب و غرفیے سے واقف نا ہوتی
اچھا ہاں آپ بتائیے
ن ہی دنیا کو مختلف کونے ایک دوسرے سے جوڑا ہے اور تجارت کے راستے کھولے ہیں
اچھا
اور مطلب جو سفر کرنے سے انسان کی جاویہ نگاہ میں تبدیلی آتی ہے
ہاں
جب ہم کسی نئے شہر یا ملک کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کی تہذیب رہن سہن کھان پان اور زبان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے
اچھا
ان کے اندر سے سےھ تاسو بہت زنگ نظری کو ختم کرتی ہے تو اب اب آپ بھی کچھ بتائیے مجھے تو مطلب اسی
سفر کی اہمیت ہاں ہاں جو ہے ہاں ان سان جو ہوتا ہے یہ شاید زندگی میں تبدیلی اور حرکت ب مطلب ضروری بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے زندگی میں انسان کے زندگی میں
ہاں ہاں
اور یہ مطلب جو انسان ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر مطلب وہی کام ڈیلی ڈیلی روز روز کر کے انسانیت اگتا ہے زیادہ سے زیادہ اسی لیے اتکاہٹ جو ہوتی ہے دور کرنے کے لیے زندگی جو ہوتی ہے وہ نئی تازگی بھرنے کی سب سے بہترین ذریعہ کیا ہوتا ہے سفر ہوتا ہے ہر سفر جو ہے ہاں اسے جو ہے شاعر ابن انصار نکحا سب چلتے ہیں تم بھی چلو اس میں ایک شائر ہے مشہور شاعر اب چار نام کا اس نے ایک مطلب لکھا بھی ہے سب چلتے ہیں تم بھی چلو سفر صرف ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ جانے کا رام نہیں ہے اور خدا خدا تو دنیا کو اتنا خوبصورت اور گہرائی سے جاننے کا دام دیا ہے
ہوں
سفر سے سفر سے آپ دنیا کو خوبصورت کے نظریہ سے اور گہرائی کے نظرییا سے دونوں طریقوں سے گواہ کر سکتے ہیں
ہوں
انسان جو ہوتا ہے وہ ہم مطلب پوری زندگی میں ہمیشہ ایک نئے راستے کی تلاش میں سفر کیا ہے
بالکل یہ آپ کی بات انال کو جائز ہے اور بتائیے
اور اس کے بارے میں
اچھا میں میں نا اب اب تم کو یاترا کے فائدے مجھے جو آئےتے ہیں میں بتاؤں تب تم بتانا کہ مجھے کیا کیا فائدے لگتے ہیں ہیں جو سفر کرنے سے نا انسان کے جاویہ نگاہ میں تبدیلی تو آتی ہی ہے اور جب ہم کسی نئے سے شہر یا ملک کا دورہ کرتے ہیں تو نا وہاں کی جو تہذیب ہے رہن سہن کھان پان اور جوان کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے جیسے اگر کہیں بھی جائیں گے تو وہاں کی تو بھاشا ہم سیکھیں گے ہی
اچھا ہاں ہاں اور بتائیے
اور یہ چیز انسان کے اندر سے تعصب زن نظری کو ختم بھی کرتی ہے
اچھا
کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ سماجی طور پر ہم نئے دوست بناتے ہیں اور انسانی رشتوں کو اہمیت کو سمجھتے ہیں
اچھا اچھا ہاں
اسی لحاظ سے بھی سیاحت کسی بھی ملک کی مسیحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ ہوٹل ٹرانسپورٹ مقامی تستکری سے جڑے لوگوں کا روزگار یاتا اور پریٹ کو پرڑ ہی منحصر ہوتا ہے ا اب آپ بتائیے مطلب کہ
ہاں ہاں ہاں ہم بتا رہے ہیں مطلب اس سے جو ہے جو سفر ہوتا ہے
ہوں
آج کے انسان جتنے بھی ہیں
ہوں
کافی بھاگ دوڑ اور بھاری زندگی میں ہر انسان پرتیک انسان تناؤ کا شکار ہو رہا ہے
ہوں
اور ایسے میں سفر ایک بہترین دوائی ہے نا
جی
سفر سے کوئی بھی انسان کا تناؤ اور ڈپریشن دور ہو سکتا ہے
ہوں
کیوں نہ سفر کیا جائے دماغی سکون بھی ملتا ہے اور تازہ حوصلہ بھی آتی ہے
ہوں
اور جسمانی صحت جو ہے سفر کے دوران گھومنا پھرنا چلنا پھرنا جس سے ہمارا شریر ایکٹو اور صحت مند رہتا ہے
اچھا اور یہ ذہنی اور روحانی سکون بھی ملتا ہے
ہاں ہاں ملتا ہے ایک دم ہاں مطلب جو ہے اور ایک اور ہوتا ہے کھلی اور صاف ہوائیں سانس لینے میں بیماری بھی دور کرتی ہے ہے نا
ہاں
پھر جو ہے سنسکرتی جو ہوتی ہے مطلب جگہ جگہ الگ الگ علاقوں کے لوگوں کا رہنا صہن جو ہے ان کی بھاشا بھی اور پہناوا دیکھ کر کچی میں میں اضافہ ہوتا ہے ہے نا اور ایسا ہوتا ہے کہ بھگولک درش چٹی سے اگر دیکھا جائے بوگولک ن ج سے بھی ہم سفر کو سفر سے کچھ بھگول کے کچھ سمجھ سکتے ہیں جسے پہاڑوں کو سمندروں کو ندیوں کو ریگ وں کو ایسے بھی اصلی اندازہ لگایا جا سکتا ہے
ہوں
ہاں اور تاریخ کی سمجھ بھی ہو جاتی ہے جیسے ایتحسک عمارتیں کو دیکھنا یہ کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں مجھے بھی شاید پسند ہے کافی میںد دو چار دس دو چار دس دس بس جگہ مطلب کافی ایتہسک عمارتوں کو میں دیکھ چکا ہوں ج کافی زیادہ سکون ملتا ہے اور آنند بھی بھی آتا ہے اور تم آگے س کون بھی ت میں نے بتایا نا چنتاؤ سے دور مکت ہو جاتے ہیں شانت جگہ پر پہاڑوں پر جب جاتے ہیں نا ہمارے دماغ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے ہے نا ایسا ہی کچھ ہے ہاں اور میل جول کی عادت بھی ہو جاتی ہے سفر سے بھائی چارا بھی بڑھتا ہے سبر اور برداشت جیسے سفر میں کبھی ٹرین سے ٹرین جو ہے لیٹ ہو جاتی ہے کبھی من پسند کھانا نہیں ملتا ان حالات میں انس ان صبر کرنا سیکھتا ہے ہے نا ہوتا ہےس ن
بالکل بالکل کیونکہ آدمی کو
ہاں
آج کل آدمی کے پاس صبر کہاں ہے
وہی تو اور میل جول کی عادت بھی بن جائے یہ اجنبیوں سے بات کرنے اور ان کی مدد کرنے سے انسان کے اندر انسانیت اور ہمدردی کی بھاونا پیدا ہوتی ہے
ہوں ہوں
وہی تو ہے سفر کا اتہاسک ساؤودھانیاں بھی برتنا ہوتا ہے بجٹ کا دھیان ضروری ہے صاف صفائی کا حال بھی ضروری ہے اور ماحول کا جو احترام ہوتا ہے اس کو بھی ضروری ہے نا ضروری س ضروری سامان ہے سب ضروری جتنا ہو ہوتا ہے ہم تو یہی کہیں گے بھائی سفر انسان کو زندگی میں بہتر اور خوبصورت حصہ ہے تو ہے